ہلو
وعلیکم السلام
کیسے ہو
میں بالکل ٹھیک ہ الحمد للہ تم سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں آج اسکول میں ہماری اردو کی کلاس میں ظلم پر گفتگو ہوئی استاد نے اتنی دلچسپ باتیں بتائ کہ میرا دل چاہے اس موضوع پر اور بات کروں
یہ واقعی بہت اہم موضوع ہے ظلم ایک ایسی برائی ہے جو صرف ایک شخص کو ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو متاأثر کرتی ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کہ ظلم کے اثرات دور تک جاتے ہیں جو شخص ظلم کا شکار ہوتے ہیں اس کے دل میں ذہن پر گہرا اثر پڑتا ہے
صحیح کہا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم صرف کسی کو مارنا یا جس میں تکلیف دینا ہے لیکن اصل میں ظلم کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں
جیسے کسی کا حق چھین لینا اس کے ساتھ ناانصافی کرنا جھوٹ بول کر اسے نقصان پہنچانا اس کی توہین کرنا یا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا
ہاں اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کی محنت کا کریڈٹ خود لے لینا بھی ایک قسم کا ظلم ہے
بالکل اگر کوئی شخص محنت کرے اور اس کی محنت کا صلا کسی اور کو مل جائے تو یہ بھی نا انصاف یہی غلط اور رہا ہے اسس ان کے ساتھ
ہمارا ہمارے مذہب میں بھی ظلم کو بہت بری نظر سے دیکھا گیا ہے
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیا اور لوگوں کو انصاف کرنے کی نصیحت کی
اسی لیے ایک مسلم کو ہمیشہ انصاف اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے چاہے کوئی بھی حالات رہے
ہاں بالکل تمہارے خیال میں آج کل سب سے زیادہ ظلم کس جگہ دیکھنے کو ملتا ہے
میرے خیال میں ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں ظلم موجود ہے کبھی گھروں میں کبھی سکولوں میں کبھی معاشرے میں اور کبھی سوشل میڈیا پر
سوشل میڈیا والی بات ب سوشل میڈیا والی بات بالکل ٹھیک ہے آج کل لوگ بنا سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں برا لکھ دیتے ہیں
ہاں یہ بات صحیح ہے کسی کا مذاق اڑانا اسے لیل کرنا یا اس کی تصویروں پر برے کمنٹس کرنا بھی ظلم ہے
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ اسے صرف تفریح سمجھتے ہیں
ہاں جبک جس شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کے دل پر بہت برا اثر پڑتا ہے
مجھے یاد ہے ہمارے کلاس میں ایک لڑکا تھا جو بہت خاموش رہتا تھا
پھر
کچھ بچے اس کے بولنے کے انداز انداز کا مذاق ا ڈاتے تھے شروع میں وہ چپ رہے لیکن بعد میں اس نے سب سے بات کرنا کم کر دیا
یہ بہت افسوسناک بات ہے کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات معمولی ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے
اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے
بالکل اچھا اخلاق اور نرمی انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے
تم نے کبھی کسی مظلوم کی مدد کی ہے
ہاں ایک دفہ اسکول میں کچھ بچیاں ایک چھوٹی کلاس کی لڑکی کو تنگ کر رہی تھی میں نے انہیں سمجھایا اور پھر اس لڑکی کو تسلی تھی
بہت اچھا کیا تم نے کبھی کبھی صرف کسی کا ساتھ دینا ہی اس کے لیے بہت بڑی مدد ہوتی ہے
ہاں بالکل مظلوم کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی ہے اس سے اس کو تسلی ملتی ہے
جی کیا بتا رہی ہیںپ
میں نے کہا مزدوم کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کھیلا نہیں ہے اس سے اس کو تسلی ملتی ہے
ہاں ہاں ہاں اپ نے بالکل صحیح کا ہے اس سے تسلیلی ملتی ہے
جی
میرے خیال میں ظ ظلم کی ایک وجہ حسد بھی ہوتی ہے
ہاں جب لوگ دوسروں کی کامیابی برداشت نہیں کر پاتے تو وہ ان کے ساتھ نا انصافی کرنے لگتے ہیں
اسی لیے دل کو حسد النفیت سے پاک رکھنا چاہیے
اور دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے
ویسے ظلم کا اثر صرف افراد پر نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے پر بھی پڑتا ہے
بالکل جب معاشرے میں سب زیادہ نا انصافی ہو تو لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے
اور پھر امن اور سکون بھی ختم ہونے لگتا ہے
اسی لیے قانون اور انصاف کا نظام بہت ضروری ہے اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے
بالکل ہاں ہاں صحیح بات ہے اگر قانون سب کے لیے برابر ہو تو لوگوں کو کو انصاف مل سکتا ہے
ہاں قانون کا اصل مقصد ہی کمزور اور مزلوں میں لوگوں کی حفاظت کرنا ہے
تمہارے خیال میں تعلیم ظلم کو کم کر سکتی ہیں
ہاں ضرور تعلیم انسان کو سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحت دیتی ہے
اور اسے دوسروں کو حقوق کا احساس بھی دلاتے ہیں
بالکل تعلیم یافتہ انسان عام طور پر زیادہ ذمہ دار اور بادشعور ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ گھر کا ماحول بھی بہت اہم ہوتا ہے
ہاں اگر بچوں کو بچپن سے انصاف رحم اور محبت سکھائی جائے تو وہ بڑے ہو کر بھی انیں اصولوں پر عمل کرتے ہیں
اسی لیے والدین اور اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے
ہاں بالکل وہ نئی نسل کی تربیت کرتے ہیں
یہ بات صحی ہے اسی لیے غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہے اور معافی دینا بھی ایک عظیم صفت ہے انسان کی
ہاں بالکل لیکن اگر کوئی غلطی کرے تو اسے اپنی غلطی تسلیم بھی کرنی چاہیے
ہاں اپنی غلطی مان لینا کمزوری نہیں بلکہ ہمت کی نشانی ہے حضرت محمد صلی اللہ عیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ معاف معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن آپ مجھ سے ع ت مانگ لینا
ہاں ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں روز اپنی م محاسبہ کرنا چاہیے
میں بھی اسی بات سے متافق ہوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا
بالکل معافی مانگنے سے رشتوں میں محبت بڑھتی ہے
انسان شاید کچھ وقت کے لیے کامیاب نظر ائے لیکن اصل کامیابی اس کی نہیں ہوتی ہے
ہاں یہ بات صحیح ہے تاری گواہ کے ظلم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا انصاف مل ہی جاتا ہے
ہاں بالکل اور مظلوم کی دعا اللہ تعالی کے نزدیک مقبول
اسی لیے کسی کا دل دکھانے سے بچنا چاہیے چاہے کچھ بھی حالات رہے
ہاں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر شخص دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا وہ اپنے لیے اپنے لیے پسند کرتا ہو تو ظلم بہت کم ہو سکتا ہے
ہاں میں بھی اسی رائے کے ساتھ ہوں یہی ایک بہتر اور پرمن معاشرے کی بنیاد ہے
ہاں ہاں آج تو مجھے بہت کچھ سیکھ سیکھنے کو ملا ہمیں لوگوں کو بھی یہ بات بتانی ہے
مجھے بھی اس موضوع پر بات کر کے انسان اپنے رویے پر بھی غور کرتا ہے ہمیں جلدی انسان کو معاف کر دینا چاہیے یا اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو سامنے والے انسان سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ سکون اور امن بنا رہے
چلو پھر ہم دونوں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ انصاف کے ساتھ دیں گے
اور کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے
جہاں تک ممکن ہوگا مظلوم کی مدد کریں گے
اور لوگ ان کے ساتھ محبت احترام اور نرمی سے پیش آئیں گے
اللہ تعالی ہمیں نیک اور انصاف پسند بنائے انسان بنائیں
آ مین
اچھا اب مجھے گھر کے لئے نکلنا چاہیں آج تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا پہلے مجھے بتاؤ آب اسکول گئی تھی آج
ہاں میں گئی تھی آپ گئی تھی
نہیں میں نہیں گئی تھی آج مجھے آج یار میں بہت سار کام تھے اور پھر کہاں تے آپ دن بھر آج
اچھا مجھے بھی اس آج کی کانورزیشن سے مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ملی ہے
ہاں ہاں بہت مجھے بھی بہت خوشی ہوئی لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب اپنے ویکیشن اسکول جاؤ گے نا میری وہ بک ساتھ لانا
ٹھیک ہے چلو اپنا خیال رکھنا اور گھر والوں کو میرا سلام کہنا
ہاں لیکن مجھے بتاؤ آپ آپ گئی تھی یہاں کل کمپیوٹر سینٹر
جی نہیں میں نہیں گئی تھی ہ میں کچھ کام آ گیا تھا گھر پہ اسی لیے
اچھا اچھا ٹھیک ا تم بھی اپنی صحت کا خیال رکھ رنا اور گھر والوں کو بھی بولنا کہ ایسا ظلم کسی کے ساتھ نہ کرے کیا کرنا ہمیشہ جن کی مدد کرنی ہو ان کو مدد کرنی چاہیے
ہاں صحی بات ہے
ہاں ہاں اور
چلو اللہ تمیں ہمیشہ خوش رکھے ہو کام کامیابیا تھا
اللہ تمہیں بھی صحت خوشیاں اور کامیابی ب نصیف فرمائے
بہت شکریہ
ہوں اللہ حافظ
اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھنا وت وقت پر کھانا کھانا اور محنت سے پڑھائی کرنا
ہاں ضرور تم بھی اپنا خیال رکھنا م کراتے رہنا اور ہمیشہ خوش رہنا اللہ حافظ